ہیلو السلام علیکم عئزہ کیسی ہو
بہت بڑھیا
اج کیا چل رہا ہے
کچھ نہیں
کہاں ہو ابھی
میں گھومنے گئی تھی
کہاں
ہے جان میں
کس کے ساتھ ماما اچھا اچھی بات ہے پڑھائی کیسی چل رہی ہے
بہت اچھی
گھر میں سب ٹھیک ہے ہاں ہاں سب ٹھیک ہے اور سناؤ کچھ
بس بڑھیا
بڑھیا
ہم
اور سناؤ
بس
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں
تمہارے گھر میں کسی کی شادی تھی نا
ہاں میری میرے ماموں کا اور میری موسی کی
اچھا دونوں کی ہیں اچھا تم جاؤ گی وہاں
ہاں
اچھا اچھی بات ہے میرے لیے مٹھائی لانا
اوکے
اور سناؤ
بس بڑیا تو سناؤ
بس اللہ تعالی کا شکر ہونا چاہیے اور بس پڑھائی کیسی چل رہی ہے
بہت اچھی
اسکول کب سے جانا ہے منڈے
کیا
اسکول کب سے جانا ہے
منڈے
اچھا منڈی سے جانا ہے
ہاں
ہاں اچھا ٹھیک ہے یاد وات کرا ہے تم نے
کیا
میں نے بولا یاد کرا ہے اچھا سا
ہاں
اچھا تمہاری ماںسری بہن نے کیا یاد تمہاری مسری بہن نے کیا یاد
ادھر ہی ہے نا ہاں
وہ ادھر ہی ہے نانی حال میں ہے وہ
ہاں وہی
اچھا اچھا آپ کا اصلی گھر کہاں ہے
ہمم
واں اچھا اچھی بات ہے کبھی آیا کروں گی میں آی کور میں میں نا چاڑوں رم میں رہتی ہوں
اوکے
نزدیک ہی رہتے ہیں اتنا دور نہیں رہتے ہیں اور سناؤ
بس بڑھیا
گھر والے سب ٹھیک ہے
ہاں
اور سناو ہاں ہاں میرا بھائی ٹھیک ہے آج نا اس کو آج نا اس کو ایگزامس تھا اسی لیے نا وہ ابھی آیا
ہاں
اچھا آپ کے بھائی کا بھی ایگزام تھا
کیا
آپ کے بھائی کا بھی ایگزام تھا اچ اچھا کس کی ایج میں ہے
فائیو ایئر کی
اچھا اور سب ٹھیک ہے
ہاں
مسیری بہن ٹھیک ہے کیسا پڑھتی ہیں
بہت اچ
اور اچھا اچھا تم یہ بتاؤ تمہاری کلاس میں فسٹ کون آتا ہے کون آتا ہے میں اچھا بہت اچھی بات ہے
آپ کی کلاس میں
میری کلاس میں میری کلاس میں تو صبا آتی ہے سیکنڈ میں آتی ہوں
اور سناؤ بس بڑھیا
گھر میں سب ٹھیک ہے اور
کچھ نہیں
اور سناؤ گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں
اور ماما پاپا ٹھیک ہیں
ہاں
تمہاری ممی کو ڈسک تھی نا کیا ڈسک اس کو تھی نا ڈسک اب ٹھیک ہو گئی
اس کو اور دو جس کا ہے
اچھا اللہ تعالی اس کو فرق کرے
ش
اچھا اور سناؤ
بس کچھ
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں آپ کی گھر میں سب
ہاں ہاں سب ٹھیک ہاں ہاں سب ٹھیک ہے اللہ تعالی کا شکر ہونا چاہیے نماز پڑھ کے ہی ہو ہاتھ ہے کبھی کبھار یا ہر ٹائم
ہر ٹائم
اچھا نماز پڑھنی چاہیے نماز کے بغیر کوئی سکون ہی نہیں ہے اور جو کوئی ان انسان نماز نہیں پڑتا ہے ان کے گھر میں نا شکس اتا ہے وہ وہ گھر کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے اسی لیے نماز پڑھنی چاہیے نماز
پتا آپ نماز پڑھتی ہو
ہاں ہاں تمہاری چھوٹی بہن پڑھتی ہیں
ہاں
اس کو بھی سکھایا کرو وہ بھی چھوٹی ہے نا اس کی اچھا بہت اچھا اور سناؤ بڑھیا کیو الاؤا
کیا
میں نے بولا بڑھیا کے اور علاوہ اور
کچھ نہیں
م کیوں نہیں
کچھ نہیں
کیوں نہیں ہے
کچھ نہیں ہے
اچھا اور سناؤ بس
نہیں
اور سناؤ
بس بیڈیا
اچھا گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں
تمہارے گھر والے ٹھیک ہے
ہاں
ممی پاپا ٹھیک ہے اچھا جو ادیبہ کا بھائی ہے نا وہ کس کلاس میں پڑھتا ہے وہ کس کلاس میں پڑھتا ہے ٹویلتھ اچھا ٹویلتھ میں پڑھتا ہے وہ اچھا اچھی بات ہے پڑھتا ہے کچھ
ہاں
اچھا ہے اچھا تمہارے اسکول میں کون سا فیوریٹ ٹیچر ہے
ہاں
تمہارے اسکول میں کون سا فیوریٹ ٹیچر ہے اچھا الطاف سر مارتا نہیں اسی لیے تمہیں وہ پسند ہے
اور نہیں
اچھا نسی سر بھی پسند ہو نسی سر بھی مشی سر بھی پسند ہے کیوں وہ مارتا ہے مارتا ہے اچھا وہ بھی پہلے نا ہمارے اسکول میں آتا تھا لیکن نہ چھانا گن میں چھانا گن میں پہلے پڑھا میں اچھا ل تم کس سکول میں پڑھتے ہوپ سکول میں
ہاں
اچھا ا آ چ اچھا ہے تم ہوپ اسکول میں پڑھتی ہو اچھا ہے یہ بھی ا اچھا ہے ہوپ اسکول بہت فیمس ہے وہ اچھا اس کول ہے جو جو میں میں ایل ایل بی کرتی ہوں یہ جو میری جو میرا چھوٹا بھیا ہے نا وہ زینب اسکول میں پڑھ تا ہے وہ سیکنڈ کلاس میں
ہاں
اچھا اور سناؤ ہوں بڑیا کے علاوہ
کچھ نہیں
کیوں ہے اور سناؤ گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں
اور ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں
ماں باپ ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے
وہ یہ ہے نا میں نے تمہیں اسی لیے فون کیا جو میرا پاپ یہ ہے نا بھائی یہ جو میرا چھو بڑا بھائی ہے نا اس کی اب شادی ہیں اس اس لیے میں نے تمہیں فون کیا تم پہلے ہی آنا اوکے
اوکے
مگر ضرور آنا اگر نہ تم آئی نا پلیز آنا ضرور میں نے بولا نا اب ضرور آنا ہاں اوکے آنا ضرور
اوکے
ضرور آؤگی ہاں جوٹ تو نہیں بول رہی ہو امم اچھا اور سناؤ گرمیں سب ٹھیک ہے
ہاں
اور
کچھ نہیں
یہ پڑھائی کیسی چل رہی ہے اور تم کس کلاس میں پڑھتی ہو کس کلاس میں پڑھتی ہو اچھا ایڑتھ میں پڑھتی ہو اچھی بات ہے
اور بتاو کچھ نہیں
کیوں مطلب کچھ نہیں
امم
کیا ہیں کیوں نہیں کچھ کیوں نہیں کچھ تم کیوں بات نہیں کر رہی ہو تم کیوں بات نہیں کر رہی ہو
میں کر رہی ہوں
اچھا کرو کرو مجھے نہیں لگ رہا ہے تم سیدھی سے کر رہی ہو اچھا اور سناؤ
کچھ نہیں
اچھا ٹھیک ہے سب اور سناؤ
اور بڑھیا